ہلو
ہاں
ہاں بولے کیا کر لے ابھی ٹائم مل رہ ہے بعد میں بت
ٹھیک ہے دیکھ کتنا مت بنا ہے ہاں صحیح اچھا ب کرہیا بن گیا پنا پی لو آ گ
پ گہے و
اتم مست لگ رہا ہے و تو بہت گم ہے فل بار الگ ہے مست سکتے ہ ارے بک اتنا بڑھیا لگ رہا ہے تھوڑا سا بتاے گ پانی کا ٹیسٹ آرا بھی سچ میں کتنا مست لگ رہا ہے سچ میںم مزہ آ گیا بہت بڑھیا لگ رہا ہاں اس نے بنایا ہےد تاہ
کون سے کلاس میں ہے یہ
اس کا فرسٹ ایئر ہے اس کا
فسٹئر صحی ہے لمبا ہو گیا ت ت بالکل توماہ ہی درا لگتا ہی ہے
یہ مترا لگتا ہے
اور کیسی دیکھو تمہاری طرح ہائٹ پکڑ لیس سکل بھی تمہاری طرح ہے
ہاں ہم کو تو کوئی نہیں کہتا اس کی طرح لگتا ہے بڑے بھائی لگتے میری طرح یہ یہ گود لی ہوے بھی پورےٹائی گئی و جی ہاں ہاں آئیٹو وئیٹ ہے تووڑا لا
اور کیا ہائٹ می تو وہی ہے ہائٹ ما بڑا ل بھائی تھوڑی ہائٹ میں
ہاں یہ پ سائی ڈالی تھی چٹنی کیا چٹنی سی ڈال لی گج میں آپ بھی لو کے بننا بنا ل
کون والی چٹنی ڈال دی آم کی چٹنی ڈال دی اس کیا
ہاں بائی آپ پیلو آگے کہ رے رکھاؤ بائی
ہاں رکھ دو کسی د نہائیں گے تو پی لیں گے ہوں ہ
ہاں تو فزر میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے تمہار نہ ت بنا گ پلائیں گے
بہن فریج میں نہ رکھو پت چل عید بقرعید میں آئے
تو بکرید میں پ آائے گی کیا خراب تھوڑی نا ہوگا ہاں ہلو
چڑ میں سب کو زیادہ پسند کیا
ک بند
ہاں دائیں دھتے زیادہ کھچڑارور بن اور عید ہو ہے بقرریید ہم کو بھی بہت پسند سے بن بنا نہیں پاتے کیسے بناتی ہے تم لوگ جیسےذرا اس میں بنتا ہے ویسے ہی بناتی ہو کیا
کس میں
ہم
مٹ میں م بھی بنا لیتے ہیں امی بھی بنا لیتی ہیں امی بناتے تھ تھے تو ہم بھی بنا لیتے ایک ب ایک بار بنایا ہے ہم نے
ایک بار تو ہم نہیں بنایا تو پتا نہیں کیسے بنایا تھا میں نے بتایا تھا میں یہ بتااتی کہسے بناتے ہیں
اس میں کیا ہے وہ جو دال ہوتی ہیں صرف صرف آرر کی چھوڑ کے باقی ساری دالیں ب ڈالو ہیلو ہاں
ہلو ہاں بولو
ہاں وہ کہہ رہے اس میں پتاہ ہے ہر ہر کی چھو کے ہ تاری بنا لو اور وہ ہوتی ہے نا گیہوں کی طرح جو ہوتا ہے ڈالا جاتا ہے
گ گھونی دھنی ہونی کچھ کہتے ہیں
ہاں گریجا بولتے ہیں تو اس کو پت ہے رات میں
چھا
رات میں پتا یہ سب بھیین اس کو بھگو دو اور میں تھوڑے چاول بھی ڈال دو تھوڑے سے چاول دالوں کے ساد ملا کے است میں چاول چاول ڈال کے ات میں ملا کے وہ دوران بھر کے لیئے اور پھر اگلے دن پت ہے اس کو اس کو کوکر میں ڈال کے اور اس میں نمک ڈال کے اور ہلدی ڈال کے اسے ڈال ہی رکھتے ہیں سیٹی لگا پ ہو سیٹی لگا دو نمک اور ہلدی ڈال کے اور پھر پتا ہے الگ سے مسالہ بھون کے جیسے چاہے گوشت ڈالنا چاہو تو گوشت جیسے بھنا بنا گوشت نہیں بنایا جاتا ہے
ہاں ہ
میں نیٹ بہت ہے ٹک رہا ہے وائی فائی چلا دی گا کسی کا
ہاں بب نہیںائی د رہا
ایسے ہی ت امب بھی بناان تو ایک بار آناا اچھا وہ چلا گیا بلاؤ اس کو جبھی ہم کہیں نیٹا ٹھک رہا ہے
ہاں اس فم میں ڈاٹا نہیں ہے مے م چارجی نہیں ہے یار فائیو جی آتا
فائیو جی جبھی تو چلا نہیں میرا بھی فائیو جی ہے فائیو جی رہتا چلاتے میرے گھر میں کم سے کم جب
فائیو جی صحیح رہتا ہے نا میرے یہاں بھی اس کا کنیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ تو بت ہم کنٹ کرتے ہیں پاپا بھی ڈیھ جی بھی ہے لوگ کا ختم ہو جاتا ہے امی ہمنا امی ہم پاپا خ فو جی پتا ہے اس کا چھوٹے والے بھائی کا بڑے بھائی مقائی جی ہے پ ہو نہیںنی ہے دووائائی جی ہو گئیی
میرا بھی میری امما بھی چلیں گی میری بہن بھی چلائے گی سب چلاتے ہیں ابا بھی چلاتے ہیں میرے بھائی لوگ کا ڈڑھ جی بھی تو ان کا بھی ختم ہو جاتا ہے
اور جتنی سیریز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں سب سیریز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں خب ساری
کامن سیریز ڈاؤنلوڈ کرتی
اینیمیشن کی
ہاں تو بہت کو بہت شوق ہے کہ پب جی کھیل لے سیریز دیکھ لیں ایک دم لڑکوں
ابھی تم اینیمیش ابھی تم اینیمیشن دیک کوش یکھو بہت مست مست ہو بت ہے تم ایک دیکھو تم وہ تو کڈی منس لیا د کڈی منس لیا ہے ج ار تم دیکھو تم بت ہے لڑکیاں ایڈوکیشن میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ت مس لگتا ہے تے صریف
دیکھی نہیں دیکھ لیں
کیا کہ رہے کہ رہے پانچ منٹ رک جا کہ تو پانچ منٹ رک جاؤ کال میں نہیں وال
مبر مھ پیسے ہی نہیں ہےمبا پ
کہاں جا رہا ہے تمہارا بھائی
آ ج پاپا گومنےبح سار ہاں ج کو نہیں روشنی ہیلو وہ انیس سو ڈسچارج س دوو میرے میں
ابھی اس کو جا رہا ہے کیا رک ج چار منٹ کا اور رک جائے ابھی چلی جائےے کال خراب ہو جائے گی اس سے کو جاؤ نہیں ابھی ک چار منٹ رک جاؤ
کب جا رہے ہو
چ
تو ابھی نہیں جا رہا ہاں وہ بھی نہیں جا رہا خالی بکواس کر رہا ہے ہ تو وہی بتا رہے تو دیکھ ڈاؤن لوڈ کر لیتے تو دیکھ لیتے ہیں ورن کہاں ا
ہم تو وہی دیکھا کرتے ہیں اپنے میں اطر ال غازی اتنے ٹائم سے دیکھ رہےتے ہیں سیریل والا اور پھر اس کے بعد ہے یہ پاکستان آسانی سیریلس دیکھ رہے اور ہم سمجھ
اچھا ہم کو پاکستانی سے ہم کو بہت برے لگتے تھے ہم ان کو نہیں اچے لگتے
تو ہم بھی کب سے کب دیکھ رہے تھے اور عید کے بعد سے دیکھا نہیں تھا ابھی اسٹارٹ کیا ہے دیکھنا
بات ایکھی ڈما کی امیر لڑکا گھر کو پس آئے گا بادی کرنے آ بس پ کے چچے چلتے رہیں گے دیکھتی ہے ن میں صحیح صحی ڈم بڑھیا ہوتا ہے سری بڑھیا ہولے سم کو ہوتا د کارٹون دیکھا نا کارٹون اس سے بڑے تو اینیمیشن ہوتے ج
کہاں بھاگ رہا تمہارا بھائی ادھر سے ادھر آواز کٹ رہی
اور اس ٹائم ناگن تو پتا اتنا بیکار ناگن ہے اتنا سڑا ہوا
ارے ناگن ہم خود ہی اس کے سے بیھ دیکھ دیکھ کے پریشان ہو گئے ہیں ایک ناگن آ رہی دو تین چار ناگن بدلتی ہی جا رہی ہیں ہیروئن
سب بیکار ناگن ہے ت نہیں دیکھتے ہیں اس س و تو اینمیشن بھی تم ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لو بڑھیا ہاں ہرار آ گیا بس میں
ہاں دیکھتی ہو کیا تم ہم تو دیکھتے نہیں ہمیں تو کوئی جمانہ ہو گیا ہم شروع سے نہیں دیکھتے
ہم نے بھائی نہیں ہم نے شروع میں جیسےیکھا تھا کیکہ ہم نے ہم کو اچھا لگتا تھا وہ بولاا پہے ایک ناگ نہاتے تھے چیل والا ناگن چیل والا دیکھا ہوا تم نے وہ بڑھیا تھا ت نے د دیکھے بانی والا نہیں بانی والا
وہ والا دیکھا بس وہی دیکھا ہی اس کے بعس نہیں دیکھا میں نے
بہت بڑھیا ہے وہت بہت بڑھیا تھا تو وہ دیکھتے تھے تو ہم نے دیکھے تھا ہم نے یہ دو تین سے دو تین اییسوڈ دیکے شروع ہوتے تم کو اچھا ہی نہیں لگا اتنا بکواس لگا یہ آئی تو پ گھسا دیے اس میں
یہ سب بیکار تو ہے یہ وہی چیز اور اتنا زیادہ کریئٹ کرتے ہیں مطلب اوریجنل ہوتا ہی نہیں سب ایڈیٹنگ سرف ایڈٹنگ ا ایڈیٹنگ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر کیا دیکھو گی
صرف تھوڑا سے جو لو ایکشن کرتے ہیں منہ کا فیس کا ایسےسے منہ بناتے ہیں بس وہی ریئل ہوتا ہے تو ایڈیٹنگ ہے پیچھے کا بیک گراؤنڈ ایڈیٹنگ کپڑے ایڈیٹنگ وہائی تو بی کیمرا لے لین مگا اس سے اچھا ہے تو وہ جو سمجھ لو انسٹاگررام پہ ویڈیو وڈیز بناتے بہ
ری جوی ہے ہاں ایسے اچھ کورین ڈرامہ ہوتے ہیں
پی کورن دیکے شارٹ ڈراماز دیکھا بہت چل رہا ہے نا
نا وہ ایپ والا نا
ہاں بہت زیادہ اس ٹائم فیمس ہورہا
ہاں اب ہم نے دیکھا ہے اس کے ساتھ ایپیسوڈ
ہم یوٹیوب پر سرچ مار مار کے کے دیکھ لیتے جیسے کوئی آیا تو اس کا نام بتا آتا ہے آتا ہے سرچ مارو اس کا نام کنفرم جو تم کو پتا چل جائے آتا ہے میں میرے میں آیا کچھ سب نہیں آتے ہیں کچھ کچھ آتے ہیں
تم وہ ڈاؤن لوڈ کر لو نا ایک ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لو اس میں پتا سب کچھ آ جاتا ہے جو تمہیں کل موی نکلی ہو تین چار دن کے بعد اس پہ آ جائے گی
بتانا چلو ٹھیک ہے ابھی رک کے بات کرنا